ہاں ہیلو اللام وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے آپ بچے ٹھیک ہے
ہاں بچے بھی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہو ہاں شو اللہ کا شکر
بہت دنوں کے بعد بات ہوئی دو ایک دو دن کے اتنی بزی آ کیا تھے آپ
گھر میں تو تھوڑا کام چل رہا ہے نا اس ئی اس کی وجہ سے نہیں ہوا فون
اچھا فون نہیں ہوا
ہاں
ہاں میں نے سما کہ بہت بزی تھا تھا کال نہیں ہوئی ہے تو کچھ نہیں اچھا موسم کیسا چل رہا ہے
آج تو موسم اچھا تھا کل پرسوں تک بہت بارش ہوا ہے نا سنڈے یہ اتوار کے دن اتوار کے دن بہت بارش ہوئی اس ٹائم بہت بارش ہوا اب تو آج ہاں آج تو موسم ٹھیک ہے تھا دن کو گرمی ہے دن کو بہت
اچھا اچھا ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے یہ بارش کے امکان ہے
نہیں نہیں بارش کا امکان نہیں ہے اب تو موسم ٹھیک ہے
موسم ٹھیک ہے دن میں کتنا مو کیسا موسم رہا
بہت گرمی ہے آج ہاں آج تو بہت گرمی ہے دن کو
مجھے لگا ہے آج تھوڑا پرسوں سے کم کم گرم تھی
نہی نہی نہی آج تو بہت گرم میں وہاں نیچے اترا تو میں وہاں سے آیا نا تو بہت گرمی ہے
اچھا اچھا اچھا کام کہاں تک پہنچ گیا ہے
ابھی تو تھوڑا ہے ابھی تو وہاں اوپر کھڑکی لگانا ہے او پلستر کرنا ہے تو اور اور یہ تھوڑا بہت اور بھی کام ہے نیچے یہ لگ کرنا ہاں یہ کرنا ہے یہ ب یہ کیا الماری ول ماری بنانا ہے نیچے
ہوں اچھا
تو ابھی تو ہوا پانچ پانچ چھ دن کے بعد اس نے بولا بنانا
اچھا وہ جو پینٹر ہے وہ مصری وہ ان کو چھٹی ہوگئی فی الحال یہاں ابھی نیا ہے
نہیں نہیں رنگ س رنگ تو رنگ والے تو اس کی چھٹی ہو گئی اب ج اور اس کو اور ایک دو دن لگ جائیں گے اوپر
ہوں
اس نے وہ بولا کہ ہم کو یہاں ہی کام ہے تھوڑا تو ہم کریں گے وہ ختم تو بعد میں آئیں گے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے تب تک اوپر یہ الماری والماری سوکھ جائیں گے ہوں
پتا نہیں ایک دو دن میں آئیں گے وہ
اب تو آئیں گے پانچ چھ دن کے بید بولا
اچھا پانچ چھ دن میں
ہمم
ہاں ٹھیک ہے اچھا یہ پر سر کب کرو گی پرسر کا کام کب شروع ہو جائے گا
دیکھیں گے اگر ا اس سال ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں اس سال ہوگا تو اگلے سال ان شاء اللہ
اچھا باقی باقی سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اچھا اچھا یہ سبزی وبزی کھانا وانا پکایا
بس ابھی یہ بنا رہے ہو
چاول بنا رہے ہو
چاول تو بنایا اب تو سبزی بنائیں گے
سبزی کیا بنائیں گے آج
آج بنائیں گے شملہ مرچ اور بنائیں گے ا ٹماٹر کیا بناو اور کیا بنائیں گے ہاں اور بنائیں گے ٹماٹر کی چٹنی
ہاں
تو اچھا گول ٹھیک ہے چلیے دودھ میںت لایا وہ دہی دودھ ک نہیں
ہاں دو دہی لایا ابھی لایا دہی اور وہاں چشمے سے لایا تھ چشمہ ہے نا وہاں سے ل والا چھوٹوں کو وہاں لانا پانی بیٹے کو بولا وہاں لانا پانی وہاں تو ٹھنڈا پانی ہے نا پینے کے لیے تو اس نے وہ بھی لایا اس نے وہ بھی لایا
اچھااچھا اچھا ٹھیک ہے وہ شام کے ٹائم پانی اچھا ٹھنڈا ہو
بڑ چشمہ ہے نا یہاں اور نیچے نیچے
اچھا یہاں اچ ڈل م میںل ج ہاں جو وہاں سری م میں جو نشاط باغ وغ وہاں کتنے ب آج بھیڑ کم ہے یا کام کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے
مجھے کہاں پتہ ہے کیا ہے وہاں یہ مت بول یہ ہے کہ یہ ما ون
اچ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تو اچھا باقی سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں ٹین اللہ کا شکر
ہم نے بھی میں بھی باہر نکلا ہم کھیت سے میں نکلا کھیت میں کام کر رہا تھا تھوڑا بہت تو پانی وانی دیا سبزی کو پھر باہر نک نکلا میں تو میں نے سمجھا کہ میں جاؤں گا فی الحال بازر تک تو بازار میں کچھ سبزی لائیں گی اور کچھ سبزی لائیں گے اور پکائیں گے اور کو چا وال چاول بھی بنائیں گی تو تھوڑا آپ موسم بھی ٹھیک ہے ٹھنڈ ہے تو م اچھا رہےا اس وقت کیونکہ دن میں تو وہ
دھوپ زیادہ ہاں اس تو میں نے بنا بونا بولنا نا میں بھی بناؤ گی شام ٹائم بناؤں گی میں بھی اس کیونکہ یہاں گھر میں ہوتا ہے نا دن میں گامروں میں تو میں نے بولا چلو شام کے ٹائم بنائیں گے تو ہم ابھی بنا رہے ہیں سبزی
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہوں
تو پھر موقع مت آیا وہ آپ بولتی نا فلم میں جاؤں گا وہاں
جی
انتا انن میں جاؤں گا تو پھر موقع نہیں ملے گا تو آپ آپ کو موقع نہیں ملا نہیں گھر جانے کے لیے
گاؤں گاؤں جانا ہے مجھے نہیں ملا مجھے نہیں ملا ہ نہیں مجھے مج میں نہیں آ ٹائم نہیں ملا
اچھا اچھا
گھر میں تھوڑا چل رہا نا کام اس کی وجہ سے نہیں ملا ٹائم ہوں
آپ کو مزدور ایک دو لگاؤ وہاں صفائی وفائی کراؤ ادھر ادھر سپنی جی جو اوپرہے تھے یا سب کچھ پورا کر کرے اس میں وہاں صفائی کراؤ تھوڑا تھوڑا صفائی کراؤ وہاں ہو جائے ہ
وہی کریں گے وہی کریں گے
اب خود بھی کام کرو تھوڑا بہت کام
ہوں دیکھیں گے کل
وا ہاں ہ شڑڑ دھو یہ کام یہ مت پڑا ہے جو پیویس نہ پڑا وہ تو سیڑھی میں وہ صاف کرو اور کے جو کسی سامان سے اٹھاؤ صاف کرو وہاں پھر وہ جگہ تھوڑا سفائی ہو جائے گا وہاں جی
ہاں کریں گے تھوڑا تھوڑا ہو جائیں گی گرمی ہے نا دن کو کچھ نہیں بنتا ہے جن کو بولتے ہیں ہم کمروں میں بیٹھیں گے یہاں پنکھوں یہ پنکھا ہے نا اس کے آگے بیٹھیں گے زیادہ گرمی ہے نا دن تو اس لیے کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے
اچھا اچھا اور با
ٹھیک اللہ کا شکر آپ بھی سناؤ بس شکر اللہ کا
بیٹی ٹھیک ہے چھوٹی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے چھوٹی بھی ٹھیک ہے بڑی بیٹی بھی ٹھیک ہے
اچھا اچھا تو چھوٹا وہ بیٹا وہ اسکول جاتا ہے وہ کالج جاتا ہے پڑھنے کے لیے
ہاں ہاں اس کا چھٹی نہیں ہوا ابھی ابھی اس کو ہو جائیں گے چھبیس تاریخ کو چھٹی دس دن
اچھا اس کی چھٹی نہیں ہے اچھا وہ یونیورسٹی آیا کالجوں کو ابھی چھٹی نہیں دی
نہیں نہیں اس کو ہو جائیں گی چھبیس تاریخ کو ہو جائیں گی اس کو اس کو چھٹی اسکول میں ہے چھٹی تو کالج میں نہیں ہوا یہاں اسکول میں نہیں ہوا ابھی کالج میں
اچھا
ہوں
ٹھیک ہے ابھی تو ہے نا وہ ان کو لاسٹ میں جاتے ہیں چھٹی
ہوں ہوں
اور کیا ابھی پانچ ہفتہ تو ہو گیا اب کتنا رہ گئا ایک ہفتہ رہ گیا اب پانچ سات دن سات آٹھ دن رہ گئے اب چھٹی کے
ہاں اگلے منگلوار کو جانا ہے نا سکول
اچھا اگلے منگلوار کو
ہوں
پتا نہیں چل رہا ہے یہ اتنے دن کہاں نکلے گئی
ہ ہاں نہیں نہیں اس کو بچوں کو کو جانا ہے نا بچوں کو جانا ہے اب اسکول اگر گرمی ہوگا تو ہوگا مت چھٹی اور اگر نہیں تو
ہاں بس ایسا ایسا ہوا کرے جو
یہ یہطر ہو جائے گا آپ شروع اب کتنے دن رہ گئے اب مجھے لگتا ہے کہ اور اس میں ایکسٹرا یہ مطلب چھٹی نہیں کرنے دیں گے ان کو بس یہی پندرہ دن ہے دس دن یا پندرہ دن ہیں
پندرہ اس کو ہو گیا پندرہ دن پندرہ دن کو ہو گیا نا اس کو چھٹیاں اسکول کو ہو گئے پندرہ دن چھٹی
اور بھی اضافہ نہیں کرینگے
ہاں
اولڈ سمیچ مطلب اسکول جو ایجوکیشن ہے میں مطلب اضافہ نہیں کریں گے چھٹی میں
پتا نہیں کیا کریں گے اگر زیادہ گرمی ہوگا نا تو مت ہوگا ایک دو دن اور چھٹی مت بڑھائیں گے اور م بڑھائیں گے اور مت بڑھائیں گے چھٹیوں کو
ہو جائے گا باقی سب ٹھیک ہےنے پاپا ممی یہ سب ٹھیک ہیں
ہاں ابو ابو بھی ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہے
اچھا وہ چھوٹی چھوٹی وہ ہون بہن وہ بھی ٹھیک ہے جی چھوٹی بیٹی ہے بیٹی کی بیٹی
ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
بی بیٹی کی بیٹی اچھا باقی سب یار ٹھیک ہے آپ کا شروع کیا آپ نے آپ سبزی پکانے کے لیے
سبزی پکا ہے نا میں نے بولا ہے نا میں آج پکا لا پکاوں گی
چلو ٹھیک ہے اچھا چلو پکاو ٹھیک ہے چائے پی کے مجھے جانا ہے کام میں یا ادھر یہاں جاو بازر میں جاوں مہلاوں گے تو آپ بیٹھو ہیں چلو اللہ حافظ